ہلو
ہاں بولیے نا سلام علیکم
وعلیکم سلام کیا ہوا کیا کر رہے تھے ہاں خیریت ہے ابھی وہی کھانا بینا کھاکے ہوا ہے تو کام کر رہے تھے ابھی وہی
اچھا اچھا ہاں
نیچے اترنے بھی نہیں ہوتا ہے تکلیف ہوتا ہے پیر میں اتنا درد ہوتا ہے تو اس کے لیے نیچے اترنے بھی نہیں ہوتا ہے
آپ کا گھر اوپر کا ہے کیا
ہاں اوپر کا گھر ہے نا تو سیڑھی چڑھنا اترنا دس بار کریں گے نہ تو پیر میں بہت تکلیف ہو جاتا ہے اس کے لیے میں جلدی اترتی نہیں ہوں کچھ کام رہے گا تو ہی ات رتی ہوں
صحیح بات ہاں
ہوں ہو ابھی
اور آپ کے بچے سو گئے
نہیں بچے اتنی جلدی کہاں سوئیں گے جب تک لائٹ ویٹ بند نہیں ہوئے گا تب تک بچے کہاں سوتے ہیں
ہاں ب
ابھی کام پڑا ہے تھوڑا برتن دھونا ہے برتن برتن دھو کے جھاڑو مار کے بستر لگے گا تو پھر بچے سوئیں گے
سوئیں گے برابر ہاں میرے تو ابھی میرا چھوٹا والا تو میرا ابھی اٹھا ہے
ہمم
ابھی وہ اٹھ گیا ہے ہیرو
اچھا چلو اچھا ہے اٹھ گیا تو پھر س رات میں سوئے گا نا جلدی
اس کےلیے میں اس کو اٹھا دی وہ بہت شانہ ہے جیسے ابھی سوئے گا پھر رات میں لوگ کو دو دو دھڑ دھڑ بجے جگنا رہتا ہے سمجے
ہمم دیکھو ابھی آواز کتنی صاف کلیئر آ رہی ہے
ہاں
ہمم
اچھا
یہ بارش میں لگتا ہے ہاں بارش میں لگتا ہے وائی فائی کا پرابلم میں لگتا ہے وائی فائی میں
ہاں
برابر آواج نہیں ہے لگتا
نہیں وائی فائی کا بھی تو رہتا ہے نا پرابلم
ہاں وہ لک بارش میں وائی فائی کا تھوڑا پروابلم چل رہا لگتا
ہاں تھوڑا کیسا آتا جاتا آ تا جاتا رہتا ہے
ہاں ہاں اس کے لیے آواز اس میں کلیئر نہیں آتی
ہوں ہ اور بولیے اور تھوڑا میرا فون کا بھی ایشو ہے میرا فون بھی اتنا خراب ہوا ایک دم اس میں بھی آواز ایسی آئے یہ ہم
اچھا اچھا
کل وہ میں میری دوست کے ساتھ جانے والی ہوں ایک فون دیکھنے کے لیے دیکھو انشاء اللہ کل کوشش کر کے وجے سیلس میں جا کے آتی ہوں
ضرور ہاں ہاں کر لو تو اچھی بات ہے ہاں اٹلیسٹ جاکے دیکھ تو لو کیا ہے کہ نہیں اپن لے سکتے
ہاں کیونکہ کل سنڈے میرے ہسبینڈ کو چھٹی بھی ہے نا ایک آئیڈیا مل جائے گا نہیں تو اپن میں موبائل میں بھی ایک دیکھ کے رکھی ہوں نے تو وہ منگا لوں گی جیسا ایک میرا خیال ہے اور ایک بار وجے سیل پہلے کل جا کے آتی ہو آپ میری دوست کو لے کے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں دیکھو دیکھو ہاں ہاں برابر جاکے ایک بار آئیڈیا بھی ملے گا دیکھ کے آؤ اور ہو سکتا ہے پسند بھی آ جائے کم سستے میں ملے گا تو مل جائے گا
ہمم برابر
کیونکہ دیکھے گے تو ہی پتا چلے گا ہاں کھانا پینا کھا لیا بولی نا ابھی برتن دھونا ہے برتن دھو کے صاف سفائی کر کے بستر لگائیں گے
ہوں ہو گیا آپ کا کام
ہاں پھر کام ہو گیا پھر صبح سے اٹھو تو وہی دن بھر تو کام میں ہی جاتا ہے ایک بار بیٹھنے ملتا نہیں ہے صبح سے اٹھو تو گھر کے کام میں پورا دن نکل جاتا ہے
باپ رے میرے کو میں تو کیا بولوں تو اتنا کام ہے ایسا لگتا ہے کہ
کو بھی معلوم ہے گا کتنے کام رہتے اپنے کو
ایسا تو لگتا ہے میرا کام ختم ہوتا ہی نہیں ہے یہ مجھے
اور آگے پیچھے اپنے کوئی نہیں ہے تو اپنے کو ہی کرنا ہے چاہے لیٹ کرو چاہے جلدی کرو اپن کرنا تو ہے اپنے کو
کرنا اپنے کو ہی ہے ابھی دیکھو چاول نہیں ہے ابھی میں کو چھ چاول سے چاول یاد آیا تو چھوٹے کوکر میں بھی ایک گلاس میں سوچی چاول چڑھا دیتی ہو وہ تو کیا پانچ منٹ میں پک جائے گا اس کے ڈیڈی آئے
برابر صحیح بات ہے کیا بولیں اپنے کو تو زندگی عورتوں کی خالی یہی کام میں چلی جاتی پوری
ہا ہا۔۔۔ آ۔ کیا کام بھی کیا کام کر بھی لیں گے اپن کام کے سیوا
وہ بھی ہے پھر بھی تو ایسا لگتا ہے سب دنیا بولتی کیا کرتے کچھ نہیں کرتے آدمی لوگ بھی بولتے کیا کام ہے تم لوگ کو اپن عورتوں کو ہی معلوم ہے کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے دن بھر
وہی بات بابا ہاں اور اپن آدمی لوگ اور اپن ادمی لوگ بولتے تم کیا کام کرتے
ہ ہ برابر ہے اپن بولتے کیا تم لوگ ایک کام پہ جاتے ہیں ہم کو دس کام ہے ہم لوگ یہ بولتے ہیں
یہ بولتے اپن کو ایسا بولتے تو ان لوگ الگ بولتے
ہاں وہ لوگ بولتے باہر نکل کے دیکھو اپن بولتے ہیں ان کو تم گھر میں رہ کے دیکھو کر کے دیکھو وہ اپنی جگہ اپنا کام کرتے ہیں ہم اپنی جگہ ہم اپنا کام کرتے ہیں
اپنا کام کرتے صحیح بات ہے ہاں
ہوں پر عورتوں کو کیسا دس کام رہتا ہے دس ٹینشن بھی رہتا ہے اس میں بچوں کو دیکھنا گھر دیکھنا راہ پھر مارکیٹ دیکھنا سب کرنا پڑتا ہے عورتوں کو
صحیح صحیح اور جو بچاری بہن جو اور دوسری بیچاری لیڈیز لوگ کے بیچارے لوگ کام پہ بھی جاتے
پھر کام پہ جا کے بھی گھر کے کام کرنے پڑتے ان کو وہ بھی کرتے بچارے
وہی میں تو وہ بھی سوچتی ہوں بابا
سب کا ہے دیکھو سب کا کچھ نہ کچھ ہے پر جن کے گھر میں ساس تے نند ہے کوئی ہے تو چلو تھوڑا بہت ہیلپ ہو جاتی ہے اب ایسا ہے آپ کو بھی کوئی نہیں ہے مجھے بھی کوئی نہیں ہے تو ہم وہ تو پورا کرنا ہی ہے
کرنا ہی ہے بابا ہاں کوئی نہ
ایسا ہے کہ چاہے لیٹ اٹھ کے کرو چاہے جلدی کرو لیکن کرنا تو ہم کو ہی ہر حال میں بیمار بھی رہو تو بھی اٹھنا ہے ہم کو ہی کرنا ہے
برابر
مرتے بھی پڑے رہے ہو تب بھی ہم کو ہی اٹھ کے کرنا ہی ہے وہ
سحیح بات بابا
ہمم کوئی ہے نہیں ہم کو کر کے دے گا کہ نہیں ہے آپ کے بھی پاس بیٹی نہیں ہے ہمارے بھی پاس بیٹی نہیں
ہاں نہ وہی نہ بہن بیٹی تو نہیں ہے
وہی ہے بیٹی رہتی ہے تو تھوڑا بہت آسرا ہو جاتا ہے کی چلو اٹھ کے بھائی ایک کپ چائے تو بنا کے پلائے گی نہیں تو دو برتن تو دھوئے گی ایک جھاڑو تو مارے گی
سحیح بات بابا
ہمم جن کے پاس ہے ان کا ہو جاتا ہے ہمارے پاس نہیں تو ہم کو ایسا ہے کہ ہم کو ہی سب کرنا ہے
ہمم پھیکنے کا نہیں ہمم
سب ہم کو ہی دیکھنا ہے جھاڑو بھی مارنا ہم کو ھی ہے بیمار ہے تو بھی دوا خود لے کے ہی کھانا ہے چائے بھی خود ہی بنا کے پینا ہے
صحیح بات صحیح بات ہیں
ہمم
تھوڑا میرے بھی بیگ پیٹھ کے طرف بہت درد ہو رہا ہے کیا معلوم کیوں درد ایسا ہو رہا ہے
یے بارش میں ہوتا ہی ہے ٹھنڈی ھوڑا لگتی ہے نہ تو ہوتا ہی ہے بہت تکلیف ہوتا ہے ابی ہم کو بھی ویسا یے بارش جیسا جیسا ہو دھیرے جیسا ٹھنڈی پڑتی ہے اتنا درد ہوتا ہے پیر میں کی کبھی کبھی تو اٹھا بھی نہیں جا ہے اور چلا بھی نہیں جاتا ہے
ہاں
ہممم اتنا تکلیف ہو جاتا ہے
مجھے بھی فون آ رہا ہے پر نہیں اٹھاتی
ہاسپٹل جانے کو ایک تو موقع نہیں ملتا ہے کہ ہاسپٹل جاؤ اپنے پیچھے دھیان دو کی کہاں جانے کا کیا کرنے کا ہاسپٹل جانے بھی دل نہیں ہوتا ہیں
ہمم فون آ رہا تھا مجھے بھی جاندے میں بولی کال پے ابھی بات کر رہی ہوں نہ آپ سے
ہمم ہمم
کے بعد اٹھاؤں گی
ہمم جب کسی سے بات کرو تو ہی کسی نہ کسی کا کال آتا ہے
جبھی آتا فون وہی نا
ہمم نہیں تو ایسے رکھے رہے گا فون تو کوئی نہیں کرے گا اور فون کریں گے تو سب ایک ساتھ میں ہی فون کریں گے
ہاں وہی نا
ہمم ایسے دن دن بھر چار چار پانچ پانچ دن ہو جاتا ہے کوئی ایک فون نہیں کرتا ہے اور ایک آئے گا تو ایک ساتھ آئے گا سب کا ساتھ میں بجنے لگتا ہے
ہاں صحیح بات بول رہے ہیں ہمم
جی اور بولو ابھی آپ کا کھانا تو لیٹ ہوتا ہوئے گا نا ہے نا ہلو ہلو ہلو
کیا بول رہے ہو ہیلو
ہلو
ہاں بولیے نا
آپ کا آواز ہی بند ہو گیا
نہیں نہیں میں ایک
نہیں میں پوچھیے آپ کا کھانا تو لیٹ ہوتا ہوگا نا
امم
گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ایسا ہوتا ہوگا
امم بولو
آپ کا کھانا لیٹ ہوتا ہے ہم لوگ تھوڑا جلدی کھا لیتے ہیں
ہاں
ابھی آپ کا تو آپ کے آدمی کے اوپر ہے کہ وہ آئیں گے تو کھائیں گے نا امم ابھی ہمارے تو کیا بچے ہے میں ہے ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کہ کھا لیتے ہیں
دو دو بار لے کے دو دو بار بیٹھو
امم تو ایک ہی بار کھا وہ ٹھیک ہے تو ہمارے بھی تینوں بچے آتے ہے میں ہم چار چاروں جن بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں
امم
اپنے پاس تو آپ کو تو معلوم ہے آدمی ہے نہیں اپنے گھر میں
ہاں
امم تو اس کے لیے بچے ہے اپنے بچے آ جاتے ہیں ٹائم پہ کھانا کھا لیے کیا کام ہے اپنے کو رات میں سو جاؤ جلدی کھا پی کے پھر صبح سے اٹھ کے پھر وہی ڈیوٹی ہے اٹھو پکاؤ اسکول بھیجو یہ بھیجو وہی چلتے رہتے پھر دن بھر کام کیا اپنا وہی کام ہے دن بھر روز کا روز روٹین وہی اٹھو پکاؤ کھاؤ دھو
امم برابر
زندگی اسی میں چل جا رہی ہے بس
بس
پکاؤ کھاؤ دھو
امم صحیح بات ہے کام سب اس میں یہ ہم لوگ کے بازو کے گھر والے کیا ہے نا وہ
نہیں ہوتے گھر کے ہاتھ روکو تو کام رکے گا نہیں تو ختم ہی نہیں ہوتا
یہ باجو کے گھر والے ہمارے آئے نا تو وہ پنچات یا عورتا کرتی ہے با امم اور بولو
اچھا تو کیا آج کچھ چل رہا ہے کیا
ہاں تو وہی بھائی ان کا پنچات کچ تو کرنے کا بولتے تو وہ بات نہیں اس کا چلرا جان دو وہ میکو کیا کرنا ہے
بارش میں تو ہوتا ہی ہے سب گھر میں تکلیف ہوتا ہے اچھے اچھے گھروں میں تکلیف ہوتا ہے ہم تو چھوپڑ پٹی والے
امم وہی نا بابا
ٹھیک ہے دیکھو آپ کو کسی کا کال آ رہا تھا نا آپ اٹھا لو کال
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ ہاں